ہیلو
ہلو
ہیلو
ہلو ہاں جی السلام و علیکم
وعلیکم السلام اور کیسی ہو
اور سب خیریت سے ہے شکر ہے اللہ کا اور آپ کیسے ہیں
جی ہم سب خریت سے ہیں اللہ کا شکر
اچھے اچھا اور کیا کیا ہو
جی بتائیے جی کچھ نہیں بس آپ بتائیے
بس میں تو یہ تھا کہ آج پیروں میں بہت درد ہو رہا تھا تو صبح یوگا کیا تھا نا
اچھا سنا تو میں نے بھی ہے یوگا کے بارے میں لیکن یہ کبھی کیا نہیں
اچھا نہیں بہت آرام ملتا ہے سکون ملتا ہے ایک وار کر کے دیکھنا
اچھا تو اس کا کوئی سمے ہوتا ہے
سمےکیا ہے صبح صبح کرو تو بہت اچھا ہوتا ہے اس میں
اچھا
ہاں میں تو یہ ہے صبح ہی اپنا چھت پہ جاتی ہوں میٹ بچھاتی ہوں اور کم سے کم ایک گھنٹہ یوگا کرتی ہوں
اچھا تو اس سے یوگا کرنے سے فائدے کیا کیا ہوجاتے ہیں
تو فائدے تو فہ اس کے تو بے شمار فائدے ہی فائدے ہیں یہ لگا لو بس آج کل دنیا نا یہ یوگا سے ہی چل رہی ہے آج کل بیماری اتنی ہو رکھی ہیں بہت زیادہ بیماری ہیں ڈ اکٹر کی دوائی کھائے جاؤ کھائے جاؤ آرام اتنا ملتا نہیں
یہ تو آپ صحیح کہہ رہی میرے بھی پیروں میں پریشانیاں رہتی ہے تھوڑی دیر کھڑے ہونے پہ کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یوگا کرنے سے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا
ہاں بالکل بالکل آپ کر کے دیکھو صبح صبح اٹھو اور کر کے دیکھو بہت سکون ملے گا اس میں
اچھا تو ایسا تو ایسا ہے کیا کسی بھی عمر کے لوگ یوگا کر سکتے ہیں
کسی بھی عمر کے یہ دیکھو بچے ہیں وہ تو زیادہ نہیں کرتے لیکن عمر کا اس میں کچھ وہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی بھی عمر کے کر سکتے اور زیادہ تر تو جیسے ج تنی عمر زیادہ ہوگی اس حساب سے کریں گے تو ان کی بس عمر ایسے مان لو کہ وہیں رک جاتی ہے عمر بھی
اچھا ہاں تو ٹرائی کر کے دیکھو ہ بھی میں بھی میں بھی بہت پریشان رہتی ہوں ہاتھ میں درد پیروں میں درد کمر میں درد
نہیں بہت بہت آرام ملتا ہے اس میں کر کے دیکھنا کیونکہ میرا تو یہ ہے نا دیکھو صبح ہی اٹھتی ہوں مجھے تو جب تک یوگا نہ کر لوں جب تک بس ایسا لگا رہتا ہے پتا نہیں آج کیا نہیں کیا کیا کام رہ گیا بس اسی پہ ہے
اچھا سنا تو میں نے بھی بہت ہے یہ یوگا کے بارے میں لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں کرنا چاہیے ایک تو صبح صبح گھر کے اتنے کام ہو جاتے ہیں بچوں کا اسکول جانا تو
نہیں اس کے لیے پر یہ اس میں یہ بھی ہے کہ اپنے حساب سے بھی کر سکتے ہیں جیسے اب آپ نے کام تھوڑا بہت جیسے بچوں کا جانا ہے صبح صبح جائیں گے بچے تو صبح اٹھو کو اپنا بنا کے دے دیا لنچ ونچ اپنا انکا بھیج کے اور پھر اپنا آرام سے کرلو
ہ ہاں تو اسی لیے نہیں کر پاتی تھی کہ صبح کا اب آپ نے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی سمے کر سکتے ہیں تھوڑا ٹائم نکال کے تھوڑا تھوڑا نا اسی حساب سے ہم کریں گے پہلے ہمیں ایسا ہی مع معلوم تھا کہ صبح میں ہی کرنا ہوتا ہے اب صبح صبح تو آپ جانتی ہیں کہ گھر کے اتنے کام ہو جاتے ہیں
ہاں نہیں دیکھو فائدہ تو جیسے صبح صبح کرنے میں اچھا ہوتا تا ہے صبح کرو تو صبح صبح کی ہوا ت تازی ہوا ملتی ہے اور شروع شروع میں سوریہ نکلتا ہے تو اس کے سامنے کرو تو اس میں جو کررنیں آتی ہیں نا تو ان سے بھی ہمیں لابھ ہوتا ہے
ارے ہمارا یہ ہے نا کہ گھر میں تھوڑا بند ہے تو سوریے کی کہ رہے تو
ہاں اچھا اچھا تو جیسے دیکھو پارک ہے پر پارک میں تو نہیں جا پاؤ گے کہ بول رہے ہو کہ بچوں کا ہے
بچوں کا ہوتا ہے نی پارک میں تبھی تو نہیں کر پا رہے ہیں کہ بچوں کو جانا ہوتا ہے ان کا بھی باہر جانا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صبح صبح پھر توپ ان کے کاموں میں ہی سمے نکل جاتا
آج کل تو دیکھو جیسے یہ من لگا لو آپ یقین نہیں کرو گے کہ جیسے رسولی ہوتی ہے نا پیٹ میں اگر یوگا کرو گے نا نیمت روپ سے تو آپ کو اس سے بھی نجات مل جائے گی ہاں رسولی کے لیے بھی ہاں الگ الگ یوگا ہوتے ہیں یہ
جی تو آپ ہمیں بتانا کہ کہاں سے کہ کون کسے اچھے سے جو ایسا سکھا سکے کیوںکہ اب نے آپ تو دیکھو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم کرنے کو جاتے ہیں ہو کچھ جاتا ہے پھر دقتیں بڑ جاتی ہیں
ہمم دیکھو کرنے کے لیے تو دیکو آج کل فون میں ہر چیز آتی ہے سب چیز بتائی جاتی ہے فون میں
جی جی
آپ کو کس پریشانی کے لیے کرنا ہے اس کے لیے آپ پتا کرو گے تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں بھائی کس چیز سے کون سی بیماری ٹھیک ہوگی
تو آپ فون سے دیکھ کر ہی کرتی ہیں یا اپنے آپ سے ہی کرتی ہیں
نہیں میں تو ایک بار میرھے پیروں میں بہت درد ہوا تھا تو میں حکیم صاحب کے پاس گئی تھی تو ان سے پھر مشورہ کیا انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ یہ یوگا کا اس سے آپ کو سکون ملے گا
جی جی
تو پھر دیکھو جیسے سانس کے لیے ہے تو سانس کے لیے صبح صبح بیٹھ ہو انولوم ولوم کرنا ہے ایک ناک سے سانس لینا ہے دوسرے سے چھوڑنا ہے تو اس سے سانس میں بہت سکون ملتا ہے سانس جیسی بیماری سے نجات مل جاتی ہے
آپ نے بتایا تو اب ہم ٹرائی کریں گے
جی
کہ تھوڑا سم تھوڑا یہ صبح کو کام جلدی کر کے اپنا آرام تھوڑا پہلے بیس پچیس منٹ یوگا کے لیے دے
ہاں تھوڑا تھوڑا بھی کر لو یہ نہیں ہے کہ تم کو لگاتار ایک گھنٹہ کرنا ہے جیسے پانچ منٹ کے لیے بیٹھے انولوم ولوم کر لیا پھر اپنا کچھ ایسا کام کر لیا پھر اگر آپ کو کچھ اور کرنا ہے تو وہ کر لو
جی ایک بار ہم سے ایسے ہی کسی نے مشورہ کیا تھا تو ہم نے ایسے ہی کیا وہ فون دیکھ کر تھوڑی بہت ایکسرسائز کہ اگے دن آپ پیروں میں اتنا درد ہوا کہ ہم سے اٹھائی نہیں گیا
نہیں نہیں پھر آ یہ تو ہو نہیں یہی تو آپ نے غلط کرا آپ جیسے ایک دن کرا تھا دوسرے دن آپ کرتے تیسرے دن کرتے چوتھے دن آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ درد بھی ہو رہا ہے
ہاں تو یہی ہوا ا کہ اب دیکھو ہم اپنے گھر میں اکیلے کرنے والے ہو جاتے ہیں پورے گھر کے کام اور جیسے ہی ہم نے وہ ایکسرسائز کی اور ہمارے ہاں تو میں درد پیرو میں درد پھر ہم سے کچھ بھی نہیں ہوا پھر ہم نے چھوڑ دیا
یہ دیکھو جیسے آپ آپ اپنے شریر کے لیے بھی کچھ کرنا ضروری ہے نا کام تو دیکھو لگے ہی رہتے ہیں ویسے بہت اچھا ہوتا ہے کہ یوگا کرنے سے ہاں تھوڑا یہ ہے یوگا کرنے سے نا تھوڑا اس میں احتیاط بھی برتنی پڑے گی یہ نہیں ہے جیسے آپ اپنے شروع شرو میں آ پہلے دن لگے اور لگاتار ایک گھنٹہ کرتے رہے
ہاں اس میں یہی تو ہوا ہم نے اس میں بتایا کہ سو سو بار ایسے اٹھو بیٹھو ایسے ہی ہم اٹھے بیٹھے سو بار اٹھنے کے چکر میں
ہمم نہیں نہیں نہیں سو بار تو بہت ہو جائے گا نا ایک بار میں پہلی بار آپ نے کیا اس میں سو بار دنڈ بیٹھک کا کرا تو اس میں تو بہت تھک جاؤ گے اٹھا بھی نہیں جائے گا زیادہ سے زیادہ پہلے دن پانچ منٹ کرو اگلے دن پھر دس منٹ کرو اس طرح سے کسی یوگا کو کرمانوسار بڑھاتے رہتے ہیں جی
جی آپ سے جانکاری لے کر ہمیں بہت اچھا لگ
کرو گے نا تو انشاء اللہ آپ بہت جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گے اپنے
جی جی جیسے آپ نے بتایا ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے ہم ایس یہ دیکھیں گے کریں گے کل سے شروعات کرتے ہیں اس کی بھی
ہاں ہمارے یہاں پہ نا سبھی گلیاں کی جیسیے گلیوں کی آنٹی ہیں نا صبح صبح جائیں گی پارک میں جاتی ہیں وہ تو اپنا میٹ لے جاتی ہیں اور وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ میں مل کے جاتی ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے اور یہ لگا لو اسی سال کی آنٹی ہیں ان کو یوگا کرتی ہیں ڈیلی
جی
آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ اسی سال کی ہیں ایسے لگتی ہیں جیسے پچاس سال کی ہوں
ہاں یہ تو ہے یوگا سے دیکھا ہے ہم نے کر ہوئے لیکن یہی ہے ہم تھوڑا اسی وجہ سے تھوڑا یہ ہو جاتے تھے کی دکتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہم نے پھر چھوڑ ہی دیا
نہیں نہیں چھوڑنے سے کام نہیں چلتا یہ ہے تھوڑے دن تو پریشانی ہوتی ہے پھر عادت ہو جاتی تی ہے
جی جی
یہ لگا لو خود سے رابطہ سے جڑ جاتا ہے یوگا سے
جی
ہاں ہاں تو ضرور کرنا آپ کو دیکھو آپ کے جو بھی بیماریاں ہیں سب سے نجات ملے گی آپ کو
جی آپ سے بات کر کے ہمیں اس چیز کا تو اچھا لگا اس چیز کے بارے میں جان کاری ملی تو بہت اچھا لگا
اور گھر میں بھی آپ بولنا کہ جیسے بڑے ہیں آپ کے دادی جان ہو یا وہ ہو تو ان سے بھی بولنا کہ وہ بھی اپنا تھوڑا بہت یوگا کریں بیٹھے بیٹھے
جی جی اب ہم سب سے ہی کرائیں گے بچوں سے سے بھی کرائیں گے ابو جان سے بھی کرائیں گے امی جان سے بھی کرائیں گے سبھی سے کرائیں گے
ہاں ان کے ویسے بس کی نہیں ہے نا تو لیکن یہ ہاتھوں کے پوائنٹ ہیں پیروں کے پوائنٹیں ان کو آرام سے بیٹھے بیٹھے دباتے
جی جی
ہاتھوں کی مٹھیاں بند کرو کھولو مٹھیاں بند کرو کھولو یہ بھی ایک یوگا ہوتا ہے اس سے بھی نا بلڈ سرکولٹ ہوتا ہے اس سے
جی جی ہاں یہ تو ہی یہی ہے کہ ممی جی ہماری امی ہیں ان کے ہاتھوں کو اگر تھوڑی دیر بند کر لیتی ہیں تو ہاتھوں میں سن سن سا ہو جاتا ہے کہتی ہیں کہ ہاتھ نہیں ہل رہا چیٹیاں سے جل رہی ہیں
یہ وہی ہے نا بلڈ کی کمی ہے بلڈ کی وجہ سے ان کو نا وہ کم چلتا ہے تو اب اگر وہ کھولیں گی مٹھی بند کریں گی کھولیں گی تو دیکھنا ان کو بھی بہت سکون ملے گا جی
جی ہم کل سے شروعات کرتے ہیں اس کی
ہاں جی ہاں جی اور آپ کے پاس میں کوئی جی حکیم ہو نا تو حکیم جی کے پاس میں یا فون کو فون میں جو بھی کچھ پوچھنا ہے فون کو رکھ لو وہ اپنے حساب سے بتاتے رہتے ہیں کہ دو منٹ یا چار منٹ جیسے بھی کرنا ہو تو وہ دے کے کرتے رہو
ہاں تو کل سے ہم فون سے ہی شروعات کہیں گے یہ حکیم جی تو تھوڑا دور ہے اتنا سمے نہیں ہو پتا ہے ہمارے گھر سے کافی دور ہے تو فون سے ہی کریں گے کل سے
جی جی جی انشاء اللہ آپ کس تمناؤ کامنائےپوری ہو اور صحیح اپ کا شریر ٹھیک رہے
جی خدا حافظ
پھا